السلام علیکم اللہ و علیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو
بائے جناب ٹھیک کات سا
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ صحت ٹھیک ہے آپ کی
شکر الحمد اللہ
تو بھائی جان میں آج ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو آ جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم اور حکمت کا فرق
مجم
تو یہ ہمیں لگتے ہیں کہ علم اور حکمت ایک دوسرے کے ہم معنے ہیں بٹ لیکن یہ دکھتے ہیں ہم معنی بٹ لیکن یہ بہت ہی مختلف ہے ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے اگر ہم ایک گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو یہ کافی مخت مختلف ہے ایک دوسرے کی ایک دوسرے سے
ج جی
آج کے دور میں معلومات تو ہر جگہ دستیاب ہیں چاہے وہ اخبارات کے اخبارات کے ذریعے ہمیں معلومات ملیں چاہے وہ موبائل فون فونس کے ذریعے معلومات دستیاب ہوں ہر جگہ دستیاب ہے آج کل کے زمانے میں معلومات لیکن حکمت کی شدید کمی ہے حکمت ہر جگہ نہیں پائی جاتی حکمت کہیں کہیں پائی جاتی ہے علم ہمیں بتاتا ہے کہ بولنا کیا ہے جبک حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ کب کھا خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے ایک اعلی معاشرہ صرف کتابی علم سے نہیں بلکہ شعور اور فہم و فراست سے بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف معلومات کا ذخیرہ جمع کرنے کے بجائے اپنی زندگیوں میں دانش مندان دانش مندی پیدا کریں تاکہ جو ہمارا تاکہ جو ہمارا شعور ہے وہ زندہ کو وہ زندہ بنے وہ ہمارا جو ہمارا شعور ہے وہ مردہ نہ بن جائے تاکہ ہم ہر ایک چیز کو اپنے اپنی شعورت کے نظر سے دیکھیں ہے میرے پیارے بھائی آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے
ہلو
میرے پیارے بھائی آپس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گی آپ کے پاس کوئی اور موضوع ہے جو آپ بتانا چاہو گے جس پر آپ روشنی ڈالنا چاہو گے
کہی آپ نے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا بعد میں روانہ ہوگا بہت بڑی نعمت ہے علم انسان کو معلومات اور آگاہی دیتی ہے جبکہ حکمت اس علم کو درست درست وقت اور درست طریقے سے استعمال کرنا سکھاتی ہے صرف علم حاصل کرنا ہی کافل نہیں بلکہ اسے سمجھداری اور حکمت کے ساتھ عمل میں لانا بھی ضروری ہے علم کی بدولت انسان ترقی کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے کتابیں پڑھنا استادد اس سے سیکھنا اور تجربہ حاصل کرنا علم میں اضافہ کرتا ہے حکمت انسان کو اچھے اور برے میں فرق کرنا مشکل حالات میں صحیح فیصلہ لینا اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور نرمی سے پیش آنا سکھاتا ہے ہر کامیاب معاشرے کی بنیاد علم اور حکمت پر ہوتی ہے ڈاکٹرس انجینئرس ٹیچرس اور سائنٹسٹس اپنے علم اور حکمت کی بدولت معاشرے کی خدمت کرتے ہیں اگر علم کے ساتھ حکمت نہ ہو تو انسان اپنے علم کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے اس لیے دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے بہت بہت اعلی وہ موضوع چنا آپ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا جو کہ ہے مصنوعی تعلیم یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مصنوعی تعلیم جسے انگلش میں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں آج کے دور کی سب سے وہ دارا کی یہ ہفت
جی بالکل جو آپ نے مصنوعات تعلیم کے بارے میں بتایا وہ بہت ہی اعلی درجے کی تعلیم ہے اور
جی جی
تو بھی اس موضوع سے ہٹ کر ہم ایکہ اور موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جس کا نام ہے الفاظ کی طاقتور حسن اخلاق یہ حسن اخلاق بہت ہی اہم اور بہت ہی بہت ہی بہتر بہترین چیزیں ہماری زندگی میں جس کے معنی ہمیں جاننا ضروری ہے
تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہماری گفتگو اور الفاظ کی طاقت کے حوالے سے ہیں
جی اے آئی نے تعلیم صحت تجارت
آپ میری بات بھائی جان آپ میری بات سنیے آپ پہلے میرے موضوع پر دھیان دیجیے پھر آپ آپ کا موضو پھر سے سنیں گے ہماری ادا کی گئی الفاظ ہمارے ادا کیے گئے الفاظ کسی کے زخموں پر مرہم بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی کو شدید اذیت بھی پہنچا سکتے ہیں حسنی اخلاق کا سب سے بڑا مظاہرہ ہماری زبان سے ہوتا ہے اگر ہم اپنی کو کاابو میں رکھتے ہیں یہ کسی کے لیے پھول بھی برس برس سکتی ہے اور کسی کے لیے کانٹے بھی بچھا سکتے ہیں ایک نام ایک نرم اور شیریں لہجہ دشمن کو بھی اپنا گروا اپنا دوست بنا لیتا ہے جبکہ تلخ رویہ اپنوں کو بھی بےگانہ کر دیتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک انسان کے ساتھ
جی جی
ہمدردی کے ساتھ پیش آئیے ہمدردی کے ساتھ پیش آئے اور ہر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے ہر ایک کے ساتھ اچھا کردار نبھائے تاکہ اس کو بھی یاد رہے
ہنس کے مل کے رہے بالکل صحی
جی بالکل آپ کے با کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ چاہو گے آپ اپنے موضوع کے بارے میں کچھ پروشنی ڈالنا چاہو گے
آنا چاہوں گا جو کہ ہے مصنوعی تعلیم مصنوعی تعلیم جسے انگلش میں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں آج کے دور کی سب سے اہم اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہے اس کا مقصد ایسےے کمپیوٹر اور مشینس تیار کرنا ہے جو انسان کی طرح سوچ سکے سیکھ سکے اور فیصلے کر سکے اے آئی نے تعلیم صحت تجارت و ٹیکنالوجی کے سبوت میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیے ہیں تعلیم کو مح ان میں مصنوعی تعلیم کا بہت اہم کردار ہے طلبہ اے آئی کی مدد سے مشکل مشکل مضمین کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آن لائن کلاسز حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ استاد بھی اے آئی کی مدد سے بہتر طریقے سے سبق تیار کر سکے ہیں اور طلبا کی رہنمائی کر سکتے ہیں صحت کے شعبے میں ا ڈ ڈاکٹرز کو بیماریوں کی تش کھی تش کیس
س کرنے رپورٹس کا جائیداد تدق کرنے اور بہتر علاج تجویز کرنے میں مدد دیتی ہے
تجارت میں کمپنیز آئی کا استعمال کسٹمر سروس ڈیٹا انالسز اور فیصلہ سازی کے لیے کرتی ہے وقت کی بچت ہوتی ہے اور کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے ہر ٹیکنالوجی کی طرح یا اس کے کچھ نقصانات بھی ہے اور اس کا غلط استعمال استعمال کیا جائے تو غلط معلومات پھیل سکتی ہے پرائیویسی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ نوکریاں متاثر ہو سکتی ہیں اس لیے آئے کا اس استعمال ہمیشہ ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کے بہت اچھے چیزیں ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اس سے ایم سی سکتے ہیں سکھا بھی سکتے ہیں لیکن لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کسی کا فوٹو اٹھا کے اس کا غلط استعمال کر سکتے اور اس بیچارا یا بچاری کو نقصانات پہنچا سکتے ہیں اس لیے ہمیں
س
ک ی صحیح استعمال کریں کیونکہ ہر کسی چیز کا صحیح استعمال اور غلط استعمال ہوتا ہے یہ ہمیں اب یہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ تک رکھا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں کہ غلط استعمال
استعمال کرے نہیں بڑی اچھی بات کہی آپ آپ نے اور آپ نے ایک بہت ہی اعلی درجے کا موضوع اور جدید درجے کا موضوع اپنے اپ نے بتایا ہمیں یہ بہت ہی جدید موضوع ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور جو بھی چیز ہم آج کرتے ہیں جو بھی جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں وہ جو آپ بتا رہے ہیں مصنوعی تعلیمات سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے میں اور ایک مختصر موضوع آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا آپ کے سامنے اب مہربانی کر کے مجھے درگزر کرے اگر آپ کا میں وقت
جی جی بالکل فرمایا فرمایا
لیکن مہربانی کر کے آپ تھوڑا یہ درگزر کیجیے گا تو میں ذہنی سکون کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا دیکھیے ہماری زندگی کا ایک اور نہایت اہم پہلو
ہچ
کینعات ہے آج کا انسان ہمیشہ مزید کہ جستجو میں سرگرردان رہتا ہے اور جو نعمتیں اسے میسر ہیں ان پر شکر ادا نہ کرتا
ہ
نہ کہ وہ کبھی بھی اپنے اوپر والے کا شکر گزار نہیں رہتا جب کہہ اللہ تعالی نے اس سے بہت ہی بہت سی نعمتوں سے روشناس کر دیا ہے لیکن وہ کبھی اللہ تعالی کا شکر گزار نہیں رہتا حقیقی ذہنی سکون کسی مادی دولت سے یا آائش میں نہیں بلکہ کینعت میں پ کینعت میں پوشیدہ ہے وہ کینات میں چھپا ہوا ہوتا ہے جب انسان اپنے نصیب اور حال پر راضی ہو ہوتا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی سے ہر قسم کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے وہ کسی غلط فہمی
بہت بہت اعلی بات کہی آپ نے بہت اعلی بات کہی آپ نے بہت اچھا لگا آپ سے ب بہت اچھا لگا آپ سے بات جی ملتے ہیں پھر کبھی بات کرتے ہیں انشاء اللہ چلیے جی اللہ حافظ
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کو بھی ہوئی یہ بھی میرے لیے بہت ہی جی اللہ حافظ نب نکھ خیایر رکھ کہ اپنے حلو عال کا السلام علیکم